ہاں میں ٹھیک ہ آپ ٹھیک ہوں گھر میں سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا اس کو کیا ہو گیا تھا
پتا نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے جوائننگ میں تھا مگر اٹھ ہی نہیں رہا تھا
اچھا ٹھیک کیا کبھی تم نے محسوس کیا ہے کہ ہم پہلے سے زیادہ کنیکٹڈ ہیں مگر پھر بھی پہلے سے زیادہ تنہا
ب کو ایک سیکنڈ
نہیں مل رہا ہے آپ کو
نہیں آفس سے بھیجو
اور بتاؤ شاپنگ وغیرہ کی کچھ
شادی تو ہے نہیں کسی کی
اس سال کسی کی شادی نہیں ہے
کسی کی شادی نہیں ہے
اچھا ٹھیک تو میں آپ کو یہ بول رہی تھی کیا کبھی تم نے محسوس کیا ہے کہ ہم پہلے سے زیادہ کنیکٹیڈ ہیں مگر پھر بھی پہلے سے زیادہ تنہا
ہاں اور مجھے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کا سب سے عجیب پہلو ہے ہم روز ہزاروں پوز دیکھتے ہیں لیکن کبھی کبھی ایک سچائی بات کرنے والی بھی نہیں ملتی
ارے ہم لوگ ایک دوسرے کے گھر بنا بتایا چلنے جاتے تھے آپ پہلے میسج کرتے ہیں پھر ٹائپنگ دیکھتے رہتے ہیں اور آخری میں صرف سین ملتا ہے
کیونکہ ہم نے رشتوں کو نوٹیفکیشن کے ساتھ جوڑ دیا ہے اگر کسی نے اسٹوری نہیں نہیں دیکھی یا پوسٹ لائک نہیں کیا تو لگتا ہے شاید وہ ہم سے دور ہو گیا
لیکن سوشل میڈیا کی وجہ سے کتنے لوگ آپ مے ا بچھڑے ہوئے دوستوں اور رشتے داروں سے دوبارہ ملتے ہیںب
مسئلہ سوشل میڈیا نہیں اس کا استعمال ہے ا کہ روٹی بھی کٹی ہے اور زخم بھی
تی ہے اور زخم بھییر لگتا ہے
ہمم مجھے لگتا ہے ہم آن لائن اپنی زندگی کا صرف خوبصورت حصہ دکھاتے ہیں مسکراہٹ تصویر میں ہوتی ہے آنسو کیمرہ کے پیچھے
اس لیے لوگ کمپریزن کا شکار ہو جاتا ہے کسی کے چھوٹا دیکھ کر اپنی زندگی ادھورری لگنے لگتی ہے
اور پھر ڈپریشن انینزائٹی اور خود سے نفرت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے
کبھی سوچا ہے اگر سوشل میڈیا ایک دن کے لیے بند ہو جائے کتنے لوگوں کو یاد ہوگا کہ گ کس دوست کا گھر کس گلی میں ہے
ج سچ میں یہ بات چوڑا کسم سے اگر میرا فون پانچ منٹ کے لیيے گم جات نا کہ کبھی مطلب میں میں ایک بار کالج میں تھی میرا فون گم گیا تھا میری ساس آدھی آ رہی تھی میں پاگل ہو گئی تھی بہت کم ہم نے ایڈریسز بول دیے ہیں صرف یوزر نیمس یاد رکھے ہیں
بالکل صحیح کہا آپ نےآآہ اور یوزر نیم کے پیچھے اصل انسان کبھی کبھی گم ہو جاتا ہے
ایک اور بار سوشل میڈیا نے ہمیں بولنا تو سکھا دیا مگر سننا بھلا دیا
صحیح کہا ہر کوئی اپنی بات کہنا چاہتا ہے کم لوگ ہے
ہمم
اونشیس سے سن سکتی ہے
کبھی کبھی لگتا ہے لوگ کمنٹس میں زیادہ بھس کرتے ہیں اور سامنے مل کر زیادہ مس کورا دیتے ہیں
کیونکی اسکرین کے پیچھے الفاظ سستے ہو جاتے ہیں سامنے انسان کی آنکھوں میں دیکھ کر کوئی بات کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا
پھر بھی میں سوشل میڈیا کو پوری طرح برا نہیں کہہ سکتی کہہ سکتی
میں بھی نہیں میں میں نے اس کے ذریعے بہت کچھ سیکھا ہے کتابیں لیکچر نئے آئیڈیاز سب کچھ ایک کلک پر مل جاتا ہے تو پھر اصل ہاں ہاں
تو پھر اصل سوال یے نہیں کی سوشل میڈیا ہمیں قریب لاتا ہے یا دور کرتا ہے
کیا بول رہی ہو آپ
میں بول رہی ہوں تو پھر اصل سوال یے نہیں کی سوشل میڈیا ہمیں قریب لاتا ہے یا دور کرتا ہے
ہاں اس اصل سوال یہی ہے کے اس رش توں کی جگہ دیتے ہیں یے صرف رشتوں کا ذریعہ بنتا ہے
یعنی اگر فون ہمارے ہاتھ میں ہو تو ٹھیک ہے لیکن اگر ہم فون کے قبضے میں آ جائے تو مسئلہ شروع ہو جاتا ہے
بالکل رشتہ اسکرین سے نہیں دل سے بنتا ہے ویڈیو کال کسی کی کمی کو کم کرنے نہیں سک تی ہے لیکن ماں کے گلے لگنے کی احساس کبھی ریپلیس نہیں کر سکتی
اور کسی دوست کا لائ کبھی اس کا کندھے پر رکھے ہاتھ کے برابر نہیں ہو سکتا
انسان کو صرف دیکھنا آ دیکھا جانا چاہیے سمجھ بھی جانا چاہے
شاید اسی لیے آج فالوورز بہت ہے لیکن ہمدرد کم
اور دوست کی اصلی پہچان یے نہیں کہ ہر کی کون ہر پوسٹ کمنٹ کرتا ہے بلکی یے ہے کی مشکل وقت میں کون بنا بلوائے دروازے کھٹکھٹا تا ہے
تو تمہارے خیال میں سوشل میڈیا لوگوں کو قریب لاتا ہے یا دور
میرے خیال میں سوشل میڈیا صرف ایک پل ہے اگر دلوں میں محبت ہو تو یے پل لوگوں کو ملا دیتا ہے اور اگر دلوں آ دل خالی ہو تو یے پل صرف دو تنہا انسانوں کے درمیان لمبا فاصلہ بن جاتا ہے
بالکل
یاد رکھنا رشتے وائی فائی سے نہیں وفا سے چلتے ہیں اور کنیکشن نیٹ ورک سے نہیں نیت سے مضبوط ہوتا ہے
مجھے یے گم گیا
نہ چھومی اب آپ مجھے یے بتاؤ کہ اب یے والا اب ٹھیک ہے نا اس میں نا دوسرا
اچھا ٹھیک
ہاں تو ایک بات بتاؤ اگر کل سے سوشل میڈیا بالکل ختم ہو جائے تمہاری زندگی میں سب سے سے زیادہ کیا بدلے گا
ایک کدھر گیا مجھے دکھائی ہی نہیں دے رہا ہے
اچھا ٹھیک
شہید پہلے دو تین دن عجیب لگے ہاتھ بار بار فون کی طرف جائے لیکن اس کے بعد شاید میں پھر سے لوگوں کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کرنا سیکھ جاو
عجیب بات ہے نا ہم نے ٹیکنالوجی بنائی تھی اپنی مدد کے لیے لیکن آج لگتا ہے کہ ہم اس کے غلام بن گئے ہیں
غلامی ہمیشہ زنجیروں سے نہیں ہوتی کبھی کبھی وہ نوٹ فیشن کی آواز میں بھی ہوتی ہے
اور کبھی کبھی ایک چھوٹی سی لائک کی امید میں
انسان جب اپنی خوشیوں دوسروں کے ریئیکشن سے جو جوڑنا شروع کر دے تو اس کی آزادی دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے
میں نے دیکھا ہے لوگ کھانا کھانے سے پہلے تصویریں لیتے ہ گے سفر کر لو تو اٹھانے سے پہلے اسٹوری بناتے ہیں
کیونکہ ہمیں یادیں جینے سے زیادہ انہیں دکھانے میں مصروف ہو گئے ہیں
کیا تمہی لگ نہیں لگتا ہے ک ہم کا ہم ہر لمحے کو ریکارڈ کرتے ہیں اسے محسوس کرنا بول گئے
بالکل ہر خوبصورت منظر کیمرہ میں قید ہو جاتا ہے لیکن دل میں کم اترتا ہے
اور پھر سالوں بعد گیلری تو بر جاتی ہے لیکن یادیں ادھوری رہ جاتی ہے
کیونکہ یاد تصویر سے نہیں بنتی یاد احساس سے بنتی ہے
ایک اور چیز مجھے پریشان کرتی ہے
کیا
لوگ آن لائن بہت مہربان لگتے ہیں لیکن اصل زندگی میں پڑوسی کا حال تک نہیں پوچھتے ہیں
انسانیت کمنٹس میں نہیں کردار میں نظر آتی ہے
کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم اپنی اصلی پہچان فلٹرس کے نیچے چھپا دے ہیں
فلٹر چہر ا خوبصورت بنا سکتا ہے لیکن دل کبھی نہیں
اور جوٹ کتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو سچ کی طرح سکون نہیں دیتا
سکون ہمیشہ اصلی ہونے میں ہے نہ کہ پرف افیکٹ دکھنے میں
بلکل
تمہیں پتہ ہے سب سے امیر انسان کون ہوتا ہے
جس کے پاس پیسہ سب سے زیادہ ہو
نہیں وہ جس کے جس کے پاس فون میں کم کانٹیکٹس ہو لیکن مشکل وقت میں ہر کانٹیکٹ اس کے ساتھ کھڑا ہو
واہ کیونکہ رشتوں کی گنتی نہیں ان کی گہرای اہمیت رکھتی ہے
تو پھر ہمیں سوشل میڈیا چھوڑ دینا چاہیے
نہیں ہمیں اس کا استعمال کرنا چاہیے اسے اپنی زندگی کا مالک نہیں بنانا چاہیے
یعنی فون جب جی میرے یہ دل میں نہیں
اور کبھی کبھی فون کو سائڈ پر رکھ کر کسی آدمی کے ساتھ بیٹھ جانا بھی عبادت جیسا سکون دیتا ہے
آج تمہاری باتوں نے ایک بات سمجھا دی
کیا
کہ سوشل میڈیا ہمیں دنیا سے ملا سکتا ہے لیکن اپنوں سے ملنے کے لیے ہمیں خود چل کر جانا پڑتا ہے
اور یاد رکھنا انسان کو آن لائن ڈھونڈنا آسان ہے لیکن اس کے ساتھ دل تک پہنچنا صرف محبت وقت اور سچائی سے ممکن ہوتا ہے
بالکل
یہ بات نہیں ا ھ اگر آج کل دیکھ فار ایگزامپل ہم اپنا ہی بولیں گے ہم ورنہ کب کرتے ہیں ایک دوسرے کو کال
صحیح میں یہ بات تو صحیح ہے مطلب مجھے لگتا ہے کہ فون ہمیں ایسے مطلب رکھے ہے بند جیسے مگر کہئی جائے اگر ہمیں بولتا ہے نا کوئی کہئی جائے رشتے داروں کے پاس بھی ہم فون کے بغیر جا ہی نہیں سکتے اگر ہم اگر ہم اتر گئے بھی ہے تب بھی وہی وہاں پر بھی ہم فون میں لگے رہے ان سے بات ہی نہیں کرتے
یہ اب ہماری عادت بن گئی ہے مطلب ہم اس کے بغیر اب رہ ہی نہیں سکتے ایسا ہو گیا ہے ہماری زندگی میں
بالکل تم بھی مطلب جب فری ہوتی ہو تو دیکھتی ہو فون
ارے یار آپ کو اگست مطلب مجھے آج کل فون چلانا بھی اتنا گندا لگتا ہے پتا نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے میری زندگی اتنی ڈسٹرب چل رہی ہے آج کل کیا بتاؤں میں آپ کو نہ مجھے کہیں بھی دن لگتا ہے نہ رات لگتی ہے پریشان ہو گئی میں قسم سے
ہو جاتا ہے کسی چیز سے انسان ڈسٹرب ہو جاتا ہے پھر ہو جاتا میں بھی بہت ہ مگر مجھے لگتا ہے کہ اگر میں ہوں اداس ت میں فون دیکھوں گ تو سب ٹھیک ہو جائے گا پھر میں فون دیکھتی ہوں تو میں تھوڑا بہت نا یہ ہو جاتی ہوں کہ مطلب اس میں مصروف ہو جاتی ہوں
ہاں وہ بات بھی چلو میں آپ کو کرتی ہوں ابھی کال اللہ حافظ
اللہ